ہلو السلام علیکم، وعلیکم السلام اور س مزہ آتا ہے آپ کے سب خیریت سے آپ بتائیے آپ کی دعا سے سب خیریت سے چلو اللہ کا شکر پر ہے سب خیریت سے ہے
جی اور آج کل سب ٹھیک چل رہا ہے کہہ رہے ہے کہ پانی کی بہت کمی ہو رہی ہے پانی گھر پہ بھی نہیں آتی سب ضرورتوں میں پانی کی آپ کو پتہ ہے ضرورت ہوتی ہے
فرمایا آپ نے آج کل تو پانی کو ہم نے بھی سنبھال کریوں کرنا چاہیے پانی کی دیکھو کتنی قلت ہو رہی ہے
صحیح فرمایا آپ نے ایک دن پانی نہیں آتا تو ہمارا گھر کا ساتھ اتھل پھل ہو جاتا ہے ہم چڑچڑے ہونے لگ جاتے ہیں کیونکہ بنا پانی کے ہم نہ تو جی سکتے پ
بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے آج کل تو دیکھو پینے کے لیے بھی پانی چاہیے ہوتا ہے اور کوئی گھر کا کام گھر نہ ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں پانی کی ہی ضرورت پڑتی ہے پانی کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہ کر پاے سارا دن جس دن پانی نہ آئے تو کرھر سوچتے ہی کھانا سوچتے ہیں غزا بھی کیسے بناائے کیونکہ بنا پانی کی ڈگیزا بھی نہیں تیار ہوتی آپ کو پتا ہی ہے
صحیح فرمایا آپ نے کیونکہ شریر کو پانی ہائیڈریٹ بھی کرتا ہے اس کے نیمت روپ میں اس کو پانی پینے سے ہماری پاچن شکتی بھی بڑھتی بہترین ہوتی ہے شریر کے لیے یہ ہمارے شریر کے لیے ہانیکارک پدارھوں کو بھی ہمیں باہر نکالتی ہے جسے ہم پانی پی کر ہم اپنے آپ کو بہت اندر سے بہت اچھا فیل کرتے ہیں جس سے ہماری جا بھی نکھر کے باہر آتی ہے چمکتی ہے
صحیح بولا آپ نے پانی کی بچت تو ہر انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے پانی تو اللہ کی ایک انمول نعمت ہے جس کے بنا زندگی کا تصور ممکن نہیں نہیں ہے آپ کو پتہ ہی ہے
صحیح فرمایا آپ کی آپ نے کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ دانت بخشی ہے تو بہت ضروری دانت ہے جو ہمارے پاس ہے اور اس کو ہم نے کیسے سنبھال کے رکھنا ہے گر کی چیزوں کے لیے اپنی کی اپنے لیے پینے کے لیے بہت سی چیزوں میں پانی یوز ہوتا ہے آپ کو پتا ہی کے کیونکہ پرتیدیں ہم
جی
پر تیدیں کے پراپت کرنے کے لیے ان کی ماترا دن ب دن آج کے ٹائم میں کم ہوتی جا رہی ہے پیچھے سے کبھی سپلائی میں کچھ پروابلم ہو رہی ہے کبھی کچھ پروبلم ہو رہی ہے تو ہمیں پہلے ہی گھر میں اسٹور کر کے رکھ دینا چاہیے پانی کو جسے ہمیں کوئی دقت نہ آئے
آج کل آپ نے دیکھا ہی ہوگا کئی کئی علاقوں میں تو پانی کی کتنی گمبھیر سمسیا ہو رہی ہے کتنا مسئلہ بن چکا ہے پانی تو ایک پانی کا استعمال تو ہمیں بڑے ہی احتیاط سے کرنا چاہیے ہم ہم ہم تو بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ نل کو بے وجہ کھلا نہ چھوڑا کرے پانی جائز ہونے سے سے ہمیں اس کو بچانا چاہیے
صحیح بات صحی ب میں کہ آج گرمی بھی بہت ہو رہی ہے آپ کو پتا ہی ہے گرمی میں سب سے زیادہ پانی کی یوز ہوتا ہے سب سے زیادہ پانی پیا جاتا ہے ادھک ماترا میں پانی کی یوز ہوتا ہے پانی کو سوستھ رکھنے کے لیے ہمیں سرل اور س سستا مطلب کرو کچھ نہ کچھ ڈھونڈنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم پانی کو اچھیے طریقے سے سیو کر سکیں
آایا ہم تو خود کہتے ہیں پانی کو جائز نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی ہمیں اس کی اہمیت سمجھانی چاہیے کیونکہ پانی کا آپ کو پتا ہی ہے ہر کترا کتنا قیمتی ہے ہم لوگوں کے لیے
ک بار کترا کترا کر کے تو پانی کی بوندیں بنتی ہے
بالکل ٹھیک فمایا آج کی بدت ہماری کل کی ضرورت پوری کرتا ہے آپ کو پتا ہی ہے
سی سی فرمایا آپ نے پانی کو کہتے ہیں نا کئی بیماریوں سے بھی بچاتی ہے ہمیں پانی ایسی چیز ہے پانی کے بنا پانی کے کمی ہمیں پوری صرف ہمیں وہی کر سکتا ہے پانی ہی کر سکتا ہے ایک دن پانی
بالکل ٹھیک سرلمان آیا اپنی آج آج کل تو پانی ہمیں ہی فاس سے رکھنا چاہیے کیونکہ آنے والی نسلوں کو یہ بھی نعمت آسانی سے نہیں ملے گی
صحیح فرمایا پھر آپ نے آج آپ کو پ گاؤں میں کھیتی باڑی ہے وہاں پہ پانی کی س ضرورت ہے وہاں پہ سنچار ہوتا ہے ان کا کیونکہ پانی کے بنا تو کھیتی باڑی میں جو پھل سبزیاں آتی ہے وہ کہاں آئے گی اگر پانی نہیں نیمت روپ میں ان کو ملتا
پانی تو دیک سب آج کل تو پنچھی انسان سب کے لیے پشوؤ کو بھی پانی چاہیے پیڑ پودوں کو بھی پانی چاہیے گرمی اتنی ہو رہی ہے پانی تو پیڑ پودوں میں دودھ گبار ڈالنا پڑتا ہے نہیں تو بچارے وہ بھی رک جاتے ہیں
صحی فرمایا پ کیونکہ کہ ہمارے گھر میں بھی پیڑ پودے لگے ہیں ہم روز ج ان کو پانی دینا ہوتا ہے جیسے ہمیں ہم بھی پانی کے بنا نہیں رہ سکتے وہ بھی نہیں رہ سکتے ان کے بنا ادورے ہے کیکہ ان کو بھی نیم مت روپ میں پانی چاہیے ہی چاہیے چاہے وہ چاہے وہ پیڑ پن پیڑ ہو پنچھی ہو چاہے انسان ہو کوئی بھی ہو کیونکہ پانی کی سب کچھ ضرورت ہے گھر میں کتنی چیزیں ہے پانی کے بنا ہمارے نہیں کپڑے نہیں جھکتے ہمارے سف نہیں ہوتے ہمارے برتن نہیں دپتے سبزی رو کھانا کھان پان نہیں بنتا ہمارا تو ہم غذا بھی اچھا تبھی تو پانی جتنا پانی ہوگا گھر میں ہم کوئی بھی بچوں کی فرمائش پوری کر سکتے ہیں پانی کے بنا تو پتا ہے
دیکھو پانی کو تو ہمیں حفاظت سے رکھنا رکھنا ہماری ہی مہ داری ہے پانی بچانے سے سوکھے اور پانی کی کمی جیسی جی آبھی نہیں آپ آپ کو پت ہی ہے پانی کی بچت سے ارجا کی بھی بچت ہوتی ہے کیونکہ پانی کو صاف کرنے اور ہمارے تکانے میں بجلی کی کتنی کھپت ہو جاتی ہے آپ کو پت ت ہی ہے
جی سیز ٹھیک فرمایا آپ نے جل ہے تو جین ہے جیون ہے تو جیون جل کے بنا ادھورا ہے اس لیے ہمیں بڑے بچوں کو دونوں کو پانی کے بار بس مطلب پانی پینا جتنا چاہیے ضروری ہے ہماری شریر کے لیے وہ ان کو دینا بھی ضروری ہے صحیح ماترا میں ہم پانی نہیں دیں گے تو کہتے ہیں نا کہ بیماریوں سے یہی ہمیں بچاتا ہے ڈاکٹر بھی آپ حکیم پہ جاتے ہو وہ بھی آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ اتنا اتنا میکسیمم پانی پیو کیونکہ اس میں کیا ہے کہ لوگوں کے آج کل موٹاپا بہت ہوتا جا رہا ہے لوگ پانی کم پیتے ہیں کئی لوگ
ما م تو یقین لوگ بھی کہتے ہیں کہ جن میں کتنے لیٹر پانی پینا چاہیے ہم لوگوں کو پروی تو ہے جب ہم پانی کو جیا ہونے سے بچاتے ہیں تو ہمارا آپ کو پتا ہے پریاورن کی بھی ہم حفاظت میں مدد کرتے ہیں ہمیں پانی کا ہر کطرہ کر ارا بچانا اور سرکشت بوشیہ کے لیے سرکشت رکھنا چاہیے تاکہ ہماری بنیاد مضبوط ہو سکے اور آنے والے نسلوں کو
آانی مل سکے صحیح بات صحیح پر یا آ نے کہ آپ کو پتہ ہے آج گرمی اب گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے کیونکہ ایک دن پانی آتا ہے گھر میں ایک دن نہیں پانی آ رہا پہلے دو اس ٹائم پانی آتا ہے سردیوں میں اور گرمیوں میں پانی کی دقت ہو نہیں جاتی ہے شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں اس سے کہتے ہیں نا دھیرے دھیرے کر کے ہم اگر بچائیں گے نل کہیں سے جہاں چل رہا ہے اسے بند کر دیں گے جتنا بچائیں گے اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے
وہ تو ٹھیک فرمایا آج کل تو دیکھو کتنے ایسے وہ ہو گئے ہیں کہ ہم پانی کو آسانی سے بچا سکتے ہیں پہلے کے لوگ آپ نے دیکھا یہ ہوگا پانی کیسے کنووں سے کتنی دور دور سے جا کر لے کراتے تھے تب ان کو ابھی ہوتا تھا کہ پانی کی کتنی اہمیت ہے آ آج کل تو ہر گھر میں پانی کتنی آسانی سے مل جاتا ہے پھر بھی ہم لوگ اس کو بچاتے نہیں ہیں ہم تو کہتے ہیں ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے ہمیں اس سے پوری حفاظت صرف نہ چاہیے
ٹھیک فرمایا آپ آپ نے ٹھیک فرمایا پانی سے کا تاپمان کو نیمت بھی کرتا ہے پانی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر تھکان یا کمزوری ہو جاتی ہے ان کو بھی ٹھیک کرتا ہے ان کی کمی بھی دور کر دیتا ہے اس لیے ہمیں پرتی دن صحیح ماترا میں پانی پینا چاہیے جو ہمارے انگوں کو شریر کے سبھی انگوں کو
پانی تو دیکھو سب لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے چاہے کوئی انسان ہے کہیں کوئی جانور ہے بنا پانی کے تو دیکھو جانور بھی کیسے ہو جاتے ہیں ان کو بھی نہانے کے لیے کھانے میں پینے کے لیے گرمیوں میں تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جانوروں کو بھی کتنا پانی لوگ اپنے گھر کے باہر پکشیوں کے لیے کئی بار وہ بھی رکھ دیتے ہیں پانی ڈال کے
صحیح فرمایا صحیح فرمایا ٹھیک اپنے کیوں کہ یہ بہت ضروری ہے
ضرورت ہے پانی کی تو بچارے بےجبان جانور کو بھی تو کتنی ضرورت پڑتی ہے پانی کی اور بولو ہم انسان ہی نہ سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا
فرمایا آپ آپ صبح اٹھتے ہو جیسے ہی سو کے اٹھتے ہو سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں ہمیں پانی کی ضرورت ہے نا ہم سب سے پہلے پانی کو بھاگتے ہیں پینے کے لیے کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے کیک کہ ہمارے ہو
بالکل ٹھیک سرمایا چلو بہت اچھا
جی ای مجھے بھی بہت اچھا لگا پ ملاقات کرتے ہیں
السلام علیکم
اللہ ح
اللہ حافظ اسس